سام اور الحمد للہ اور فرمائیے کیسی ہیں آپ
جی میں اچھی ہوں آپ کی امی ابو اپپی بھائی جان کیسے ہیں
جی بس الحمد للہ اللہ کا کرم ہے جی جی بہت سب خیریت سے ہیں
جی جی اور بتائیں
ہم یہ پوچھ رہے تھے آج آج کل اتنا آج کل اتنا پالوشن ہو رہا ہے جیسے کہ آج آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ٹرافک ہو رہا ہے جیسے کہ مان لیجیے آج کل ایک گھر میں پانچ بندے ہیں پانچوں کما رہے ہیں پانچوں کے پاس الگ الگ گاڑیاں ہیں وہ ایک ہی آفس میں پانچ گاڑیاں لے کر جا رہے ہیں اس سے کتنا پالوشن ہو جاتا ہے نا اس کے علاوہ اگر آپ ایک ہی لے کے جائیں گھر تو کتنا فائدے مند ہے پر وہ الگ الگ گاڑی لے کے آفس میں لے کر جا رہے ہیں تو
جی بالکل ٹھیک ہے لیکن ایک گاڑی میں پانچ جنے کیسے آئیں گے
چلائے گا تین پیچھے بیٹھ جائیں گے ایک آگے بیٹھ جائے گا
اچھا اچھا آپ گاڑی کی ب کر رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں نےگا موٹر سائیکل کی بات کر رہی ہے
ہمار کی بات کر رہے ہیں اور دیکھیے آج کل یہ جو کار ہے یہ جو بائک ہے اور یہ جو رکشے ہیں یہ جو بسیز ہیں یہ کتنا دھواں چھوڑتی ہیں تو آپ اس کی وجہ سے آپ اس کی وجہ سے آپ الیکٹرانک والی الیکٹرانک والی اے سی الیکٹرانک والا ای رکشا ہے الیکٹرانک والی بس سے چل رہی ہے وہ کتنے فائدے مند ہے الیکٹرانک والے آپ دیکھیے کار ہے آج کل چل رہی ہیں اے ٹو ایک ایک سے ایک بڑھ کر کتنی اچھی ہے وہ دعا بھی نہیں چھوڑتی ہے
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہ جیسا پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو بھیا رکشے والے بھیا ہوتے ہو پینڈل سے چلاتے تھے رکشا تو دیکھو نہ تو اس سے پولوشن ہوتا تھا نہ اس الیکٹرسٹی ہوتی تھی وہ خد ہی اپنا کام کرتے وہ تھوڑا کتنا دیکھو میں پولوشن ہونے سے کتنا بچتا تھا اب بھی پولوشن سے بس جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا تو وہ آ گئی ہے منی میٹرو س بیٹری والی تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا وہ یوز کرتے تو اس سے پولوشن بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اگر ہم بات کریں الیکٹرانک والی بسز کی تو ہر شہر میں الیکٹرانک والی بس چل رہی ہیں بہت سستی بھی ہے بہت دس یا بیس روپئے لیتی ہے اگر آپ آام آٹو میں جائیں گے تو پچاس یا ساٹھ روپئے ل گا لیکن اگر آپ اس والی بس میں جائیں گے تو دس یا بیس روپئے لے گا آپ کو چھوڑنے کے
بالکل بالکل وہی نہ دیکھ اب آج کل پارک میں کتنا پالوشن ہو چکا ہے نا کتنا خد آپ زیادہ دیکھیے ہم جیسے ہمارے گھر سے پارک ایک گھنٹے کے راستے پر ہے ہم اس بھی اپنی شہزادی کو لے کے پارک گئے تھے ہماری شہزادی چھوٹی ہے اب ہم جب انہوں نے ہم سے ضد کی کھانے کی کہ ہمیں کچھ کھانا ہے تو ہم نے ان کو کچھ چیز لے کے دی تو ہم بھی تھک گئے تھے ہم لگ جو ساتھ میں پارک ہے پارک میں بیٹھ کے اپنا کھاتے ہیں اور سردیوں کا ٹائم بھی تھا ہم دھوپ بھی سینک لیں گے تو جب ہم پارک تو وہاں پر اتنا کوڑا تھا کہ بیٹھنے کی تو جگہ ہی نہیں تھی تو پھر ہم نے دیکھا کہ کہیں آس پاس بیٹھنے کی جگہ ہو ہر جگہ کوڑا تھا اور مکھی مچھر اتنے تھے کہ کچھ کہنے کہ ہد نہیں پھر ہم نے دیکھا تو آگ کتا آگے کتا بھی تھا ہم نے کہا ہم نے کا پارک میں کتا بھی ہے اگر ہم کہیں بیٹھ کر کھائیں گے مکھی مچھر اتنے ہیں فائدہ نہیں ہے ہم وہاں سے باہر آ گئے یہی کہہ رہے ہیں کہ آج کل پارک وغیرہ ہے نہیں ہے پولوشن اتنا ہے اور آج کل یہ دیکھیے نا آج کل شہروں میں پیڑ پودے بھی نہیں ہے پیڑ پودے ہوں تو ہمارے آکسیجن اچھا ہو تھوڑا پالوشن کم ہو تھوڑا سا ہمارا ہوا پانی چینج ہو ہے نا تازی ہوا ملے یہ جو گندی ہوا ملتی ہے کیا تو یہ دیکھیے آج کل آج کل فیکٹری اتنی ہو چکی ہیں
زیادہ پولوشن اگر ہم بولیں تو گاڑیوں سے جسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ اگر جیسے ہم بات کریں کہ اور شہروں کی تو وہاں پہ اتنا زیادہ پولوشن ہے اتنا زیادہ پولوشن ہے کہ لوگوں کو گھر پہ اپنے ایئر کر کے ایک ایئر پیوریفائر کر کے آتا ہے وہ لگانا پڑ رہا ہے تو تھوڑی سانس لینے مے انکو ہوا صاف ملے کیونکہ ہمارے دیش میں پیڑ جو ہے وہ بہت کم ہو چکے ہیں اب اگر اپنے شہروں کے کی بات کریں تو کتنے زیادہ لوگ پیڑ کاٹ دیتے ہیں اور پیڑ کاٹ کے اپنا گھر ہوٹل مال پتا نہیں کیا کیا بناتے ہیں لیکن پیڑوں کو ختم کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہوا جو ہماری پیڑوں سے صاف ہو رہی تھی وہ پیڑ کٹ گئے تو ہوا صاف کیسے ہوگی ہماری اگر ہوا ہمارے پاس پیڑوں سے کتنی ہوا آتی ہے وہ پیڑ لگا ہی نہیں رہے تو اسے ہوا صاف ہی نہیں ہوگی اگر آپ دیکھاؤا کہ جیسے گھر میں پانچ لوگ ہیں تو صرف ان کے گھر میں صرف ایک پیڑ ملے گا یا پھر وہ بھی نہیں ملے گا اگر آپ کسی سے کہہ دیں گے کہ آپ پیڑ مت کتیے تو وہ بولیں گے آپ کا کیا جا رہا ہے پیڑ ہم کاٹ رہے ہیں ہماری زمین ہے تو ہم پیڑ کاٹ رہے ہیں آپ ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ پیڑ مٹ کاٹیے بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ جی جی بہت
کہتے ہیں آج کل آپ کو شہروں میں پیڑ دیکھنے کو ملے گا ہی نہیں ہماری تو یہی خواہش رہتی یہ ہے کہ ہر ہر ایریے میں کم سے کم چار پانچ پیڑ تو ہوں
بالکل بالکل چار پانچ پیڑ بھی اگر آپ نے پہلے دیکھا ہوگا جیسے اپنے گاؤں دیکھے ہوں گے اگر آپ کو کوئی گاؤں میں جاننے والا ہوگا تو پولوشن نہیں ہوتا وہاں گاڑیاں بہت کم ہے پہلی بات وہاں گاڑیاں بہت کم ہے دوسری بات وہاں پہ گاڑیاں ہوں ہوں گی بھی تو اتنے زیادہ وہاں پہ پیڑ پودے ہیں نا اگر آپ بات کرے وہاں پہ پیڑ پودے درخت اگر آپ دیکھے گے تو اتنے زیادہ درخت آپ کو دیکھنے کو ملیں گے گاؤں میں کہ شاید وہ شہر میں کبھی نہیں دکھیں گے آپ کو اتنے درخت جتنے آپ کو گاؤں میں دکھیں گے تو وہاں پروبلم ہوتی ہی نہیں وہاں پرہ درخت اچھے ہیں ہمارے شہروں میں دیکھا ہوا درخت کا کہیں کہیں ک بھیھی ایک محلے میں آپ کو ایک پیڑ دکھ جائے گا نہیں تو وہ وہی پیڑ نہیں دکھے گا یہ بہت کومن پروبلم ہے اگر ہم ہر گھر میں پیڑ پودے لگائےیں تو ہمارا دیش بھی بہت صاف ہو جائے گا جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہے ہاں فرمائیں آپ فرمائے
کیا رہے ہیں آپ کی بات کر رہی تھی بیچ میں سے یہی ہم بول رہے ہیں کی درخت بہت اچھے ہوتے ہیں آپ شہر میں سے گاؤں میں جائیں گے جب گاؤں میں جائیں گے نا گاؤں کے ایریا آئیں گے آپ کو درخت گھاسے پھول وغیرہ سبزیاں وہ تازی ملیں گی وہاں پر فروٹس آپ کو تازے ملیں گے اور شہروں میں درخت اتنے ہے ہی نہیں ہے سارا لوگ دیکھیے کتنا پالوشن ہے فیکٹریاں اتنی ہیں وہاں کا دھول دھواں گندا پانی ہوتا
بالکل کيوکی وہی بات ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ گاؤں مے لوگ جو ہے وہ بہت کم رہتے ہیں اور شہروں میں لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں تو شہروں میں جگہ کم پڑ جاتی ہے پھر وہ جنگلوں کو یا ایسا ایریا کو کاٹ کے
آپ ہی آپ کیا بات کر رہی ہیں آپ ہی ہیلو اب آتیوں جی بالکل آپ پہری بار م آ رہی ہیں ہاں بگتا کم بت کا م ا ہم اپنی شہزادی کو اسکول چھوڑنے جاتے اسکول سے لے کر آتے ہیں ہم درخت ملے ہم تھوڑ چھاؤ میں کھڑے ہو کم وقت ایک درخت نہیں ہے اسکول ایریے میں وہی ہم دھوپ میں آتے ہیں وہی ہم دوپ
فرما رہی ہیں آپ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں وہی تو کہہ رہے ہیں ہم آپ سے کہ گاؤں میں اگر آپ دیکیں گے تو بندے کم ہیں اور پیڑ آپ کو کھیتی باڑی زیادہ ملے گی اگر آپ شہر کی بات کریں گے تو بندے زیادہ ہے آباد ہی زیادہ ہے اور آپ کو کہیں سے کوئی پیڑ پودا بہت کمی سے دکھے گا کیوںکہ شہر میں بندے زیادہ ہے جگہ نہیں ہے انسان کے رہنے کے لیے پیڑ پودے لوگ کہاں سے لگائیں گے اور گاؤں میں اگرپ دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں وہ آرام سے اپنے گھروں میں پیڑ پودے لگا لیتے ہیں جی ج کیونکہ گاؤں میں جو آپ دیک گاؤں میں لوگ جو ہیں وہ پیڑ پودوں کے بہت اگر آپ دینگل پیڑ پود سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں انہ اپنے گھر میں پڑ پودے اچھے لگتے لگانے اگر آپ شہروں میں بات کریں تو لوگ پڑ پودے لگاتے ہیں لیکن کمی ہی سے لگاتے ہیں اسے بھی کئی لگ کاٹ دیتے پڑ اپنے گھر کے ہمارے گھر میں پڑ لگا کیڑے مکوڑےئ گے لائک کاٹ دییے پیڑوں کو ایسے کرتے ہیں جی جی جی فرمائے فرمائے
بول تھ جیسے کہ آج پل کسی کا جنم دن آتا ہے کسی کی اینیورسری آتی ہے وہ لوگ منانے جاتے ہیں تو اسی کے طور پر اسی کے سمے میں وہ د رکھا لگائے ہر سال درخت لگائیں گے تو وہ درخت کتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے یہی نا جیسے کہ دیکھیے ہم تو یہی چاہتے ہماری آخری خواہش یہی ہے کہ ہم اپنے شہروں کو درخت والا دیکھیں درختی درخت ہوں اس میں لوگ اپنے گارڈن میں درخت لگائیں پے لگائے پارکوں میں لگا کر آئے ابھی ہمارے پیچھے جی ابھی ہم نے دیکھا تھا کچھ سمے پہلے درخت ہے ہی نہیں ہے شر میں درخت ہے ہی نہیں
نہ قابل سماعت ابھی اتنا زیادہ پولوشن ہے اگر آ دیکھیں گے جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو کتنا پولوشن ہو جائے گا تب دقت نہ ہو اس لیے میں آج پیڑ پودے لگا
چ جی ہیلو
نہیں چاہیے نہیں چاہیے
ابھی گورنمنٹ نے ابھی گورنمنٹ نے پیچھے پنیاں بند کی تھی پلاسٹک کی تو کسی نے پنیا بند کی نہیں وہ ایک مہینے پنی بند نہیں ہوئی تو وہ پنی ہماری لی صحت کے لیے بہت ہانیکارک ہے جب وہ سامان ہم اس میں لاتے ہیں نا تو ایک تو وہ لوگ دیکھتے ہیں دیکھے ہی ہوگا پہے زمانے میں لوگ دودھ نہیں ڈول میں یا پھر بھگونے میں لاتے تھے تو آج کل وہ سامنے پنی میں لا رہے ہیں تو پہلے زمانے کے لوگ بولتے تھے کہ دودھ جو دہی ہو جو تھا وہ ایک سفید چیز ہوتی ہے اس کو جتنا ڈھکا لائے اتنا اچھا ہے پر آج کل لوگ دیکھے پنی میں لا رہے ہیں اس کے علاوہ جب وہ پنی جلتی ہے نا اس میں سے ایک گندا کیمیکل نکلتا ہے جو ہماراری سانسھ کے لیے بہت دقت ہو جاتی ہے پروابلم ہو جی ہے یہ جب ہم جلے ہیں نا پنی میں تو بہت کیمیکل نکلتا ہے تو ہماری وہ دقت ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم بولتے ہیں وہ پنی نہالائیں اور دیکھیے اگر ہم پنی میں چکڑ ڈالتے ہیں سبزی کے کوڑا کرکٹ ڈال کر ہم باہر پھینکتے ہیں تو وہ کوڑا کرکٹ والی پنی گائےیں بھینس کھا جاتی ہے تو وہ میں دودھ دیتی ہے وہ میں دودھ وہ صحت کے لیے ہانیکارک ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم یہی بول رہے ہیں کہ درخت بہت سے بہت کم لگائے پولیتھیین کا یوز نہ کریں ہمیشہ اپنے پاس میں اپنے پاس میں کپڑے کپڑے کی تھیلی یوز کریں آپ کے پاس کے کپڑے کی ٹھن سل رہا ہو ٹھن سلویں اور وہ تھیلی یوز کریں تو اس وجہ سے ہماری آخری خواہش یہی ہوگی کہ ہر انسان ایک درخت لگائے اپنے اپنے سامنے والے پارک میں ہر ایک کو درخ لگائے
بہت اچھی آپ سب ہے باتیں سیکھنے کو ملے ہیں ہم آپ کو دوبارہ ضرور فون لگائیں گے شکریہ خدا حافظ
اللہ حافظ